ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں
میں اچھا ہوں آپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ اور گھر پہ سب کیسے ہیں
گھر پہ بھی سب صحیح ہے آپ بتائیے ہوں پھر کیسا چل رہا ہے آپ کا اسکول اسکول
اسکول کیا چلے گا ٹھیک ہی چل رہا ہے آپ کا کیسا چل رہا ہے
میرا میرے تو مطلب خوب بھائی دماغ خراب کرتے مطلب ابھی تو پرائمری اسکول مطلب پرائمری کلاسز کو ہی پڑھا رہا ہوں تو چھوٹےھوٹے بچ کو سنھنا تھوڑا وہ ہو جا ہے
ہاں وہی ہے نا بہت مجھے بھی بہت مشکل ہوتا ہے
پھر بھی مطلب نائن ٹینتھ الیونتھ ٹویلتھ کلاس تک کے اسٹوڈینٹ رہتے ہیں میرے تو مطلب ایٹ کلاس تک کے رہتے ہیں نا تو ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے
نہیں تو ان چھوٹے بچوں کو تو تو چلا کے ہم لوگ شانت کر سکتے ہیں لیکن بڑے بچے تو اور نہیں سنتے ہیں بالکل بدتمیزی کرتے ہیں بہت بدتمیزی خاص کر لڑکے لوگ تو
ہ ہاں نہیں ہم لوگ کا جیسے کہ تھرڈ سے لے کے ففتھ کلاس تک تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اس سے چھوٹے بچے بہت ہی زیادہ وہ ایسے کلاسز ملی ہے فسٹ تھرڈ اور ایٹتھ سیونتھ اور ایک اور کون سی کلاس تھی ہاں یہ سیکنڈ کلاس ٹوٹل مجھے ایسی کلاس میں لی ون ٹو تھری اور پھر سیونتھ ایٹتھ ساری سکس سونت ای ایس تھا
مجھے میں نائنتھ ٹینتھ الیونتھ ٹویلتھ پڑھاتی ہوں
اچھا اچھا آپ کا مین سبجیکٹ او ہو ہاں وہ تو پتا ہی ہے آپ نے انگلش لٹریچر بھی کیا ہے نا ماسٹری
ہاں تو وہی ہے مطلب بچے ٹھیک ہے لیکن مطلب بائی بڑے بچے تو اور شیتان ہوتے ہیں مطلب سنتے ہی نہیں مطلب ان کو
ہاں کچھ رہتے ہوں گے ٹینتھ اور ٹویلتھ والے تو سیریس رہتے ہوں گے پورے سال بھر
ہوں نہیں تو کچھ کچھ بچے مطلب ویسے لڑکے مطلب لڑکیاں تو ٹھیک رہتی شانت س مطلب ٹھیک ہے یس میم یہ وہ کرتی ہے پر لڑکے لوگ جو ہے نا وہ لوگ بہت شیتانی کرتے اور کیا ہے نا میں بھی ایک مطلب ٹیچر ہوں لڑکی ہوں مطلب تو وہ لوگ مری سنتے بھی نہیں ہیں پھر مجھے کیا ہوتا ہے پرنسپل کو بلانا پڑتا ہے کہ دیکھیے بدماش یہ لوگ کر رہے ہیں
ہوں
تو وہی ہے اور میٹنگ ویٹنگ کرتے ہیں آپ
میٹنگ تو ہوتی رہتی ہے آئے دن ہی میٹنگ لیتے رہتے ہیں لوگ کہ ایسے پڑھاؤ ویسے پڑھاؤ پڑھاتا تو اچھا ہوں پھر بھی ن نقص نکالتے ہیں
وہ تو سب اسکولوں کا یہی حال ہے
ہوں نہیں پرائیویٹ اسکول میں یہی ہوتا ہے پیرنٹس تو بھائی کوئی بچے کو ٹچ نہ کر دو
ہوں
پنشمنٹ بھی دے دو آج کل تو بہت زیادہ ہاں اور بچے بھی بہت من مانی کرتے تو بالکل ایک بات نہیں سنتے
ہوں وہی صحی بولا آپ نے
اب ہوم ورک کر کے نہیں لائیں گے نہیں آج کل تو پنش دینے میں پرابلم ہواتی ہے پیرنٹس کو اب ہوم ورک کر کے نہیں آئیں گے تو میں کیا ان کو کیا بولوں گا کہ مطلب ا کوئی بات نکل کر کے لاؤگے کر کر کے لانا ایسا تو میں نے بہت بر کر دیا تو پنشمنٹ دے دیتا ہوں ہاتھ کھڑا کرنے کے یا پیر کھڑا کر مطلب پیر کھڑا کرنے کہہ رہا ہوں ہاتھ کھڑا کرنے ہیں کان پکڑ کے کھڑے ہونے کے لیے تو پھر مرغا بننے کے لیے بول دیتا ہوں تو اسے پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ایسا گر کیا اس کو بہت انسلٹ فیل ہوا ہوں کہ پھر ہوم ورک کر کے آنا چاہیے نا
ہاں تو یہی ہے نا مطلب پیرنٹس مطلب ایک مطلب چاہتے بھی ہے مطلب یہ لے کے بھی آتے شکایت کہ ہمارا بچہ پڑھ نہیں رہا مطلب ٹھیک سے نہیں اچھے سے مطلب کچھ پڑھ نہیں پاتا ریڈنگ نہیں کر پاتا یہ نہیں کر پاتا جس چھوٹے بچے کو بتا رہی ہوں میں مطلب میری اسکول میں بھی یہ سب شکایتیں آتی ہے اور جب ٹیچر مطلب ان کے لیے کوئی مطلب کچھ یہ کرتی ہے کہ نہیں مطلب ان کو کچھ کچھ پنشمنٹ دیتی ہے تو پیرنٹس کو برا لگ جاتا ہے پھر وہ شکایت لے کے پھر آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بچ بچے کو ٹچ نہیں کرنا ہے تو پھر پڑھ ہے کیسے جب بچے ڈریں گے نہیں ٹیچر سے تو پھر وہ تھوڑی نہا سنیں گے ٹیچرس اور پیرنٹس ہی آ کر کے جب بچوں کو سپورٹ کریں گے تو ان کو بھی لگے گا کہ جا کے گھر میں بول دیں گے کہ میم نے ایسے کیا سر نے ایسے کیا تو کیا ہے بچے ڈرنا بند کر دیں گے ہوم ورک نہیں کریں گے پڑھیں گے نہیں ٹھیک سے
نہیں بہت سارے پییرنٹس اچھے رہتے لیکن کچھ پیرنٹس عجیب سے ہوتے مطلب مطلب اپنے بچے کی غلط نہیں دیکتے ر کے لڑنے لگ جاتے
ہاں وہی بات ہے وہی بات
وہی تو بات ہے نا اور اوپر سے ادھر پیرنٹس کی سنو پھر ادھر اسکول والوں کی سنو میں تو پور ہیڈ ایک ہوتا ہے میں تو سوچ رہا ہوں میں گورنمنٹ وہ ٹیچر کا ایگزام رہتا ہے وہ نکال لوں
ہوں ہاں بت اچھا رہتا میں سیلری بھی اچھی ملے گی اور اوپر سے یہ سب جھمیلہ بھی نہیں رہتا ہے بچے لوگ بھی مطلب چپ چاپ اتنا پڑھانے کا بھی یہ نہیں جیسے ادھر پ کیا ہوتا ہے پرائیویٹ میں پیرنٹس پیسے دے رہے ہیں تو ان کو بھی اچھا چاہیے
نہیں تو یہاں پر ایسا رہتا تھا پرائیویٹ میں جیسے گورنمنٹ نے سیلری زیادہ میں لے گی تو ا تک کر بھی لیں گے ہم لوگ لیکن یہاں پرس یہ سیلری بہت ک ملتے ہو اس سے زیادہ جھیلنا پڑ جاتا ہے اب فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے تو کام کرنا ہی پڑے گا نا
ہوں سی ہے پھر یہ کب تک رہ گ ہے مطلب یہ بھی تو ہے مطلب ٹیچرس نہیں اچھا پڑھ رہے ہے بچوں کو پرابلم ہو رہا بے شکایت کر دے رہے تو پھر ہٹا دیتے ٹیچرس کو
آج کل تو ویسے ہر کہیں ٹیچرس میں ایس ہی ہوتا ہے مطلب اگر اچھا نہیں پڑا رہے تو بچے ہٹوا دے رہے یہ کر رہے وہ کر رہے آن لائن سے لے کے آف لائن آج کل آف لائن بھی آن لائن بھی تو خ چل گئے ٹیچر پڑھاتے لیکن آن لائن کو ٹیچر کو بھی نہیں چھوڑتے بچے جی جو کچھ کچھ لکھ لکھ کے پریشان کرتے رہ تھے ٹیچر لوگ کو
ہاں وہی بات ہے
ہوں
تو مجھے تو مجھے بھی بہت دقت آتی ہے مطلب اور خاص کے ٹینتھ ہے ٹویلتھ ہے تو مجھے اس کا بھی بہت مطلب ہیڈ ایک رہتا ہے یار بچوں کو پڑھانا
ہاں آپ کو تو اور رہتا ہوگا نا کہ پرنسپل سر کا ہمیشہ نظر بنا رہتا ہوگا کہ کیسا چل رہا ہے کیسا اس کلاس وہ کر رہی ہے اسکور کر رہی ہے کیسا کیا ہے ہاں
اور پھر کیا ہے کہ مطلب کہ جیسے جیسے ایگزام آنے والے رہتے ہیں بورڈ ایگزام تو وہ نا مطلب یہ کرنے لگتے پھر کیا کہتے اس کو ایکسٹرا کلاس دے دو دو گھنٹے ایک گھنٹے دو گھنٹے کی دے دو کبھی ایکسٹرا کلاس کبھی کچھ کبھی کچھ مطلب اس ٹائپ کا ہوتے رہتا ہے تو الگ الگ سبجیکٹ کا ہر سنڈے سنڈے ایکسٹرا کلاس لگتا ہے تو مطلب جو چھٹی رہتا سنڈے کا وہ بھی ختم ہو گیا ایک سنڈے مطلب چار سنڈے چار مطلب مہینے میں چار سنڈے پڑتا ہے نا تو ایک میرا بھی ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ کو دو گھنٹے آ کے پڑھانا ہے ٹینتھ ٹویلتھ والے کو دو دو گھنٹے وہی ہے دو گھنٹے ٹینتھ والک پڑھاؤ دو گھنٹے ٹویلتھ والےک پڑھاؤ
اوپر سے آپ لوگ مطلب اوپر سے ہم لوگ کا پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرس کا یہ بھی ہے کہ ٹیوشن مطلب پڑھاؤ تو مطلب سیم کلاس کے بچوں کو نہیں بلا سکتے
ہوں
یہ رہتا ہے کیونکہ اگر سیم کلاس کے بچے بچوں کو بلاؤ گے تو وہاں پرنسپل سے الگ سننا پڑتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ایسے میں کیونکہ ٹنگ ہو جاتی ب سر ٹیچر کرتے ہیں میں نہیں کرتا اسی لیے مجھے لگتا ہوگا ایسا وسے ٹیچر چیٹنگ کروا دیتے ہیں نا کہ ہماری ٹیوشن میں آ رہا ہماری کوچنگ میں آ رہ ہے تو ہم پیپر ہی بتا دیں گے اس کو مجھے ایساح نہیں لگتا مجھے تو ایسا لگتا کہ اچھے سےڑھاؤ بچوں کو اتنا قابل بنا دو کہ وہ خود کر لے
ہوں وہی نہیں چوٹے بچے کو دیکھتے ہیں کئی ٹیچر کیا کرتی ہے بلیک بورڈ پہ ایگزام ٹائم لکھ دیتی ہے آنسر سر تو اتتا بھی نہیں کرنا چاہیے بچوں خود تو لکھنے دو یار اب ویسا پڑاؤ کہ بچے خود لکھ لے
ہاں میں بھی یہی تو میں میں اپنے بارے میں بتاؤں نا میں کیا تھا کہ میں خود پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول دونوں میں پڑا ہوں تو میں جب پرائیویٹ اسکول اسکول میں تھا تو ٹیچر مطلب ہر چیز لکھواتا تھا ہر چیز جو کرنے بولے وہ کر دیتا تھا ٹیچر لیکن جب گورنمنٹ پہ گیا تو ٹیچر صرف اور صرف پڑھاتا تھا بک اور باقی آنسر کوشن خود سے بنا کے لانا رہتا تھا اور ٹیچر چیک کرتے تھے آنسر کوشچن کی کس طریقے سے بنائے ہیں تو وہ چیز مجھے بہت پسند آئی تھی وہ اسکول کی
اچھا اچھ
بعد سے میں بنانے لگا تھا خود سے آنسر مطلب چپٹرڑھ لے پھر اس کے سے اپنا آنسر بنا دو صحیح گرامر وغیرہ یوز کر کے وہ گرامر ر بھی فوکس کرتے تھے تاکہ اچھے سے لکھ سکو کیونکہ کیا رہتا ہے نا پیپر ٹائم میں جو وہ رہتا ہے نا فائنل بورڈ ایگزام وغیرہ میں وہاپس اس سے تھوی نا کوشچن آتے ہیں کہ چیپٹر کے جو پیچھے کوشچن آنسر ہے تو کوشچن آتے اس میں تو وہ کوشچن آتے ن چیپٹر کے بیچ سے کچھ بھی اٹھا کے پوچھ لیتے ہیں
ہ تو وہی تو پرابلم ہے نا بچے سمجھتے نہیں بچوں کو لگتا ہے مطلب میں بولتی ہوں میں نہیں بناتی ہوں پیپر میں صرف بتا سکتی ہوں مطلب ایک وہ لگا سکتی ہوں کہ یہ ٹو تھازینڈ ٹویلو میں آ یہ ٹو تھازینڈ اس میں آیا ہے تو مطلب یہ اس بار آ سکتا ہے یہ امپورٹینٹ ہے یہ ویری امپورٹینٹ ہے مطلب ایک وہ بتا سکتی ہوں مب اندازن لگا سکتی ہوں میں یہ تھوڑی نہا کریکٹ نہیں بتا سکتی کہ یہی آئے گا ایگزام میں اب بچے پیچھے لگے میم پلیز بتا دیجیے
مطلب ہاں اسی لیے میں گ مطلب اسی لیے فوکس کر تو گرامر پڑھا د ایکچولی میرا ایٹھ کلاس اس میں گرامر مطلب وہ انگلش کا وہ ہے
ہاں
انگلش سبجیکٹ مجھے دیا گیا تو میں وہاں گرامر پہ زیادہ فوکس کر کیونک مجھے لگتا ہے کہ دو سال کے بع ان لوگ کو بورڈ ایگزام دکھنا تھا اور ان لوگ کا بھی س
ہوں ہوں تو یہی ہے تو مجھے مطلب میں ب چک کہتی ہوں میں آپ کو بتا دے رہی ہوں یہی ہے امپورٹنٹ ہے ویری امپورٹنٹ ہے لیکن ایک دم اسی کو لے کے نہیں چلنا ہے آپ کو ادر بھی مطلب پوری تیاری رکھنا ہے جتنا ب سلیبس سے پورا آپ کو پڑھنا ہے مطلب اس کے یہ سے نہیں رہنا آپ کو
پڑھتا ہے مطلب جو بچے بالکل پڑھنے کے لیے مانتے نہیں ان لوگ کو تو بتانا پڑتے تھوڑے بہت امپورٹینٹ جیسے کہ جو اس کے آنے کے چانسز زیادہ ہے جو ہر سال آ رہے ہیں
پھر وہ بھی رہتا ہے کہ مطلب بچوں کو ایسا کچھ یہ کرا دیتے جس سے مطلب ایک کوئی آنسر ہے تو اس میں مطلب مطلب ایسا جواب دے دے کہ مطلب وہ تھوڑا بہت تو کچھ تو نمبر دے دے وہ
ہ جیسے کہ ہم لوگ کے ٹائم میں ہم لوگ کی میم بتاتی تھی ایسے کے بارے میں مطلب بہت سارے جو بچے نہیں یاد کر مطلب کر پاتے تھے انگلش میں اچھا مارکس نہیں لا پاتے تھے تو ایسے بولتی تھی کہ اگر تم لوگ کو کچھ بھی نہیں آتا تو ایسے یاد کر لو ونڈر آف سائنس کا تو وہ تمہارا آ جائے گا پیپر میں
تو وہی ہے نا ونڈر آف سائنس تو مطلب ہر ہر بار آتا ہے لیکن کیا ہے کہ مطلب بچوں کو میں یہ بھی بولتی ہوں یار ایک دو اور کر لو پر بچے سننے کو تیار ہیں مطلب ان کو لگتا ہے جو ٹاپر ہے وہی صرف مانتے کہ ٹھیک ہے وہ دو ان کے وہ نا ایسے چار پانچ یاد رکھے ہوئے مطلب کر کے ہے اور جو نہیں پڑھتے وہ ایک یہی جو مطلب کہ ا ایک ایسے
ہم لوگ کلاس میں بھی مطلب جو ٹاپر رہتے ان کو ہاں ان کو ایسے لکھنا آتا ہے ہاں وہی تو اور اوپر سے وہ لوگ تیار کر کے بھی رکھتے کہ نالج رہے ہر ایسے کا کہ اس ٹائپہ ایسے آئے تو اس ٹپہ لکھ دیں گے
تو میں نے کیا کیا ان بچوں کو مطلب ایسے کو کیا کیا مطلب چار پانچ ایسے لکھا دیے اور مطلب الگ الگ جیسے اسپورٹس کے لیے اسپورٹس کے بارے میں ہو تو یہ سب لکھ دیے اور ان کے نا پوائنٹ پوائنٹ بتا دی اور بولے کہ جیسے اب آپ اس چیز میں جانتے ہو اسپورٹس میں کیا کیا ہوتا ہے تو اپنی ڈیٹیلنگ اپنی خود سے کر لینا لکھ لینا اگر نہیں یاد کرنا ہے تم کو تو
ہوں
تو یہی کرنا پڑتا ہے کیا کر سکتے ہیں بچوں کو تو ایسے ہی ہینڈل کر سکتے ہیں نا
وہی بات ہے ہوں خیر اب کیا ہی کر سکتے ہیں ار مجھے اٹینڈنس والی شیٹ مطلب وہ ڈائری میں ہوم ورک جو دیتے ہیں اس کا بھی وہ سبمٹ کرنا ہے اس کو بھی بنانا ہے ابھی جو ڈائری کور ہے تھا نا بکس کون سے دن کون سا ہوم ورک دینا ہو پہلے سبمٹ کرنا پڑتا ہے نا سپروائزر کو چلو ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں میں وہ بناتا ہوں ہے نا پ کل صبح اسکول